ہوں ہیلو
ہلو
آواز نہیں جا رہی ہے
السلام علیکم رحمتۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہہ
اریےس ہاں
ہاں ٹھیک ہے آپ تو یہ ہیں
اسپیکر میں رہ کے بات کر رہے ہیں کیا آواز ایک دم بالکل کم آ رہی ہے
اسپیکر کا اس میں سسٹم ہی نہیں رہتا ہے اسپیکر میں نہیں کہے ہیں
ہ اور سب بتائیے
آپ سب تو ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں بس وہی آرام کر رہے تھے بچے لوگ کو چھٹی کیے ہیں چھٹی کے بعد کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے اس سے ملاقات کیے اس کے بعد پھر آرام کر رہے ہیںڑ
اس کے بعد نماز وماز پڑھیں گے ظہر کا ظہر کے بعد پھر ٹیوشن پڑھانے جائیں گے
دینن بھر بیس د رہ ہے نہیں
ہوں بہت زیادہ مصروفیت رہتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے کام وغیرہ کبھی ٹیشن کبھی بچوں کو آنال کاان
اچھا اور ابھی سب ٹھیک ہے تھوڑی طبیعت ناساز ہے
نساز ہے طبیعت ڈاکٹر سے ملی ہے ڈاکٹر کو دکھائی ہے نساز رہنے کے بعد دقت ہے نا ڈاکٹر سے ملیے کیا دقت ہے جانچ کروائیے دوا لیجیے
آپنا ٹھیک ہو ت بیت
جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس ابھی اگر ایسے ہی ٹھیک ہو جائے تو زیادہ بڑھا نہیں ہے کم ہی ہے
ہوں
اور بتائیے
ہاں آپ سب الحمد للہ بڑھیا ہے اپنا بتائیے اورپ کیا ہو رہا ہے آج کل بہت دن بعد کال کرتے ہیں کیا آواز اسے کر رہا ہے
یہ بچے ہیں تھوڑی بدماشی کرتے رہتے ہیں شرارتی ہو
بس معاشی تجربے کریں گے بچے کا بچے کو کام ہی کیا رہتا ہے بدماشی کرنے میں کام رہتا ہے ہم لوگ کو
کچھ نہ کچھ گراتے پڑھاتے رہتے ہیں
ہ اور بتائیے
اور اپنا بتائیے کہیں جاؤ نہیں رہے برسات کا موسم ساون کا مہینہ آ گیا کہیں گھومنے اومنے نہیں جا رہے
نہیں کہاں جائیں گے بلا وجہ بلا ضرورت کہیں جانا بیکار لگتا ہے کہاں جائیے گا
ایسے پلاننگ ہو رہا ہے رانچی جانا ہے امی کو لے کر کے میرے ماموں ہیں نا بڑے والے ماموں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ہاسپٹل میں ہیں آئی سی یو میں بھرتی ہیں تو امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امی کو لے کر کے یہاں سے تین بجے نکلیں گے آخری گاڑی ہے
اچھا اچھا اچھا
سامان وغیرہ پہ لینا ہے بچے لوگ کو شانت کیجیے آواز بہت زیادہ آ رہی ہے
اچھا ا بتا ادھر جاؤ لڈو ایسے نہیں کرو کے ماموں کی طبیعت جلد از جلد ہیلو ہیلو
ہاں بولیے آواز آ رہی ہے
ہوں ٹھیک ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالی معاموں آپ کے تو ضعیف تھے ماموں آپ کے ینگ ہیں
آ جاہ پے تو اتنا بھی جاہ پے
اچھا کوئی بیماری وغیرہ تھی
اور بتائیے اور باقی بات آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں
ابھی تو ہم بھی گھر ہی پہ ہیں سوچ رہے ہیں ا ساون کا مہینہ ہے تو ست برو ڈیم ہے سون کا مہینہ چڑھ گیا ہے سر
اچھا
ساون کا مہینہ چڑھ گیا ہے ستبروا پلامو ڈیم ایک بہت ہی خوبصورت ہے
اچھا
ہوں انشاءاللہ تعالی ادھر ہی جانے کے لیے دیکھتے ہیں
ہوں گھوم پریے م کی طرف جائیے ہے نا
ہوں اور بتائیے کل جانا ہے رانچی
آج ہی تو کوشش کر رہے ہیں امید ہے کہ کہ آج ہی جا سکتے ہیں ورنہ تو کل جائیں گے پ جائیں گے امید ہے رانچی میں ویسے بھی ہم بہت دن تک رہے ہیں نا بہت اچھی اچھی جگہ گھومنے کی لیے ہیں وہاں رہ کر کے پڑھائی بھی کی ہے ہیں بہت دن تک وہاں رہ کر کے پڑھائی بھی کی بہت اچھا لگتا ہے گھومنے میں آپ کہاں پرڑھ ہیں آپ کہاں تک پڑھے ہیں کیا پڑھے ہیں آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے
میرا اورنگ آباد بہار میں پڑتا ہے
ب دسغ امام صاحب کا مدرسہ ہے بہت ہی پرانا مدرسہ ہے مدرسے سے میری فاغت
کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے وہاں
وہاں علمہ کا ایک کورس ہوتا ہے
الم
جس میں جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے
ہاں اور اسی سمے پر مکمل کوچ چھ سال کا ہوتا ہے
ہوں ہوں ور سے بولیے تھوڑا آواز کم آ رہی ہیں
چھ سال کا مکمل کورس ہوتا ہے
اچھا اچھا
ہمم
اور اچھا وہیں پر پڑ ہے نا
جی چھ سال رہی ہے وہاں پہ
مکمل ہو گئی ہوگی پڑھائی نا
ہمم پڑھائی مکمل ہو گئی ہے
اچھا
ہمم اور کچھ بتائیے اپنے لائف کے بارے میں کچھ کچھ بتائیے
کیااں بتائیں سب اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اپنا جو بھی ہے بچے لوگ کو پڑھاتے ہیں ہے نا اس کے علاوہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں بہت اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں نا
اچھا
اور لگنا بھی چاہیے انسانوں کو جب پڑھائی سے فراغت ہو جائے مکمل ہو جائے اپنا کوئی بجنس ہو یا پڑھائی ہو اس میں لگے رہنا چاہیے فضول گھومنے یا یہ کرنے سے اچھا ہے کہ اپنا پڑھائی لکھائی پہ دھیان دینا چاہیے بچوں کو دیکے پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ بچوں کو تعلیم دیں ہے نا چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو پڑھنے کے بعد تعلیم بھی دینا ثواب کا کام ہی ہوتا ہے ثواب جاریہ ہو گیا اگر قرآن ہم پڑھے ہیں حدیث پڑھے ہیں تو بچوں کو اگر پڑھا رہے ہیں وہ صدقے جاریہ ہو گیا مطلب ہم بچے بچے کو پڑھائائے تعلیم دیے ہے نا تو تعلیم دینے کے بعد وہ بچہ کسی کو مان کہ چلیے تعلیم دے رہا ہے تو یہ ثوابط جارییہ رہے گا ثواب ملتا رہے گا اسی لیے ا پڑھے ہیں تو پڑھائیے تو وہی کام کرتے ہیں بچے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں دینی تعلیم دنیاوی تعلیم سے پڑھاتے ہیں
بہت اچھا کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپ کے علم میں کہ کمائی میں ہر چیز میں اضافہ فرمائے آپ کے علم میں اضافہ فرمایا آپ کے کمائی میں برکت ادا فرمائے اللہ آپ کو ہمیشہ اور خوش رکھے بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ جو بچیوں کو تعلیم دینے کا کا کام کرتے ہیں بہت ہی اچھا اور نیک کام کرتے ہیں
تو بھائی باہن کتنے ہوتے ہیں آپ لوگ
تین بہن ہیں اور تین بھائی ہیں میرے
بہن لوگ کی شادی ہو گئی
ہاں شادی ہو گئی ہے سبھی بہنوں کی شادی ہو گئی ہے بھائی بچے ہوئے نہیں ان لوگ کی شادی بھی کروانا ہے لڑکی وڑکی ملے گی تو نظر میں رکھیے گا تلاش کرتے رہیے گا تلاش جاری رکے گا
کیا کرتے ہیں بھائی لوگ آپ کے کچھ کاروبار کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں تعلیم حاصل
نہیں ہے وہ کچھ کام کرتے ہیں باہر میں رہ کے پردیس میں جاتے ہیں
اچھا اچھا
ہمم باہر میں جا کے کچھ کام وام کرتے ہیں اور پڑھے بھی ہیں ایک ایم ا کیا ہوا ہے میٹرک کیا ہے ایک انٹر کیا ہے فائنل
ج
ہوں
چلیے اور سب باقی بات ٹھیک ہے نا نماز وغیرہ پڑھتے ہیں آپ
ہاں نماز تو پڑھتی ہوں کبھی ضات چل رہی ہے نماز طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اور
اب چلیں گے یہاں سے کچھ کام ہے بااکی
کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں
پڑھاتے ہیں وہ بچے میرے پاس ابھی ستر پچہتر بچے ہیں
اچھا پچہتر بچے ہیں تو کتنے تک کے عمر کتنے ایج کے بچیوں کو لے رہے ہیں داخلہ
بھائی لگ بھگ آرٹ سے لے کر کے بارہ تیرہ سال کی بچیاں رہتی ہیں
اچھا کھانے پینے کا سارا انتظام ہے
ہوں سب انتظام دیتے ہیں ہم لوگ دینی دنیاوی اردو عربی ہندی انگلش ہر چیز کی پڑھائی ہوتی ہے
ہوسٹل ٹائپ کا ہے نا
ہوں
اچھا تو کیا فی وغیرہ کیا لیتے ہیں
سب کا الگ الگ ہے وعلیکم السلام آ رہے ایک منٹ کوئی آئے ہیں ملنے کے کے لیے شاید گارجین ان شاء اللہ اور بتائیے نا وہ تو بات کر لینا لگ سے
ہ وہی بچیوں کو داخلہ داخلہ کروانا تھا بچی کر لیجے گا
نہیں ابھی تو میرے پاس اویلیبل جگہ نہیں ہے ان شاء اللہ کبھی اور بتائیے اپنے بارے میں آپ
اپنے بارے میں کیا بتائیں
کھاناناا ہو گیا آپ لوگ کا
نہیں ابھی ہوا نہیں ہے بن رہا ہے کھانا پینا
بن ہی رہا ہے ابھی
ہوں ہوں
جی اور بتائیے
کون آئے ہیں مل لیے
ہاں آئے ہوئے ہیں ابھی
اچھا گارجین لوگ آتے جاتے رہتے ہیں نا
ہوں آنا جانا رہتا ہے گارجین لوگ کا آنا جانا بچے لوگ کا گارجین لو کا آنا جانا رہتا ہے نا
اچھا ہاں ہاں
یہ بر بار س